وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بھائی جان آپ
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو بھائی جان اپ ٹھیک ہیں
جی بھائی جان شکر اللہ تعالی کا میں ٹھیک ہوں اپ ٹھیک ہو اپ کے گھر میں سب ٹھیک ہیں اپ کے والد صاحب ٹھیک ہے
جان میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں تو آپ کے گھر میں آپ کے ابو جان امی جان بھائی بہن کیسے ہیں
جی بھائی جان سارے ٹھیک ہے شکر اللہ تعالی کا تو بھائی جان اپ کیا کر رہے تھے ابھی
تو بائی جان میں نے ابھی ابھی چائے پی تو ابھی اپنی بیٹھا ہی تھا اپنے گھر میں تو میں نے سوچا آپ سے ہی ادھر سے آپ کی کال آئی تو میں نے ھ آپ سے ہی بات کر کے کچھ گان حاصل کر لیا جائے ہے نا بائی چانس
جی بھائی جان میں سوچ رہا تھا آج ہم تھوڑی سی سیف ڈرائیونگ پہ بات کریں آپ سے
ہاں بھائی ج آپ نے تو بہت ہی اچھا ٹاپک اٹھایا ہے ہم لوگوں کو تو پتا ہی ہے آج کل کتنے سارے ایکسیڈنٹس کتنے زیادہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں تو اس پہ بات کرنا بہت ہی اچھا رہے گا تو میرے بھائی اگر میں آپ کو کیا دوں کہ مطلب کہ ڈرائیونگ ہماری ملب کہ روزمرہ زندگی کا ایک اہم حصہ ہے آج کل لوگ سکول کالج آفس اور دوسری جگہوں پر جانے کے لیے گاڑی بائک یا دوسری سواری استعمال کرتی ہیں لیکن صرف گاڑیاں چلانا ہی کافی نہیں ہوتا میرے بھائی جان سب سے ضروری بات یہی ہے کہ ہم محفوظ طریقے سے ڈرائیونگ کریں اگر ہم احتیاط سے گاڑی چلائے تو اپنی اور دوسروں کی زندگی کو محفوظ رکھ سکتے ہیں ہر سال دنیا بھر میں ہزاروں روڈ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں آپ کو تو پتہ ہی ہوگا ان میں سے بہت سے حاد سےے صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ حالکہ ٹریفک قانون کی پابندی نہیں کرتے کچھ لوگ بہت تیز رفتاری سے گاڑی چلاتے ہیں کچھ موبائل فون استعمال کرتے ہوئے گاڑی چلاتے ہیں اور سگنل کو نظر انداز کر دیتے ہیں چھوٹی سی غلطیاں کبھی کبھی بہت بڑا نقصان کر دیتی ہے نا بھائی جان تو ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے قانون کے ملک کے ریفک ملک کے رولز پے قا اچھے سے دھیان رکھنا چاہیے ان کو توڑنا نہیں چاہیے بت ہی غلط بات ہے تو آپ بھی فرمائیے کچھ
مطلب روڈ پر جو گاڑی چلانا ہے یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے ہمیں ایک چھوٹی سی لڑ ہماری اور دوسروں کی جان تک لے سکتی ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایک ایک نظم ضبط کے ساتھ اچھے طریقے سے اچھے موڑ کے ساتھ گاڑی چلانی چاہیے ہمارے گاڑی میں مطلب سیٹ بیلٹ یا اگر ہم بائک چلائیں تو ہیللمٹ یہ ہونا بہت زیادہضوری ہے کار میں بیٹھنے سے پہنی انسان کو یہی دیکھنا چاہیے کہ کار میں سیٹ بیلٹ ہے کار میں ایئر بیگس ہے تاکہ ہم بھی سیف رہےپ بائک پر چلتے وقت انسان کو چاہیے کہ آپ اپنا ہیلمٹ بہت ہی زیادہ ضروری ہے وہ ساتھ میں لے ایکسیڈنٹ سے بچے ہماری بھی جان نہ جائے ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے بچے ہیں مائنرز جو ہمارے ہیں مطلب چھوے بچے ان کو گاڑی چلان بالکل نہ دیں ان کو گاڑی کو کی طرف جانانی ہی نہ ج کیونکہ ان کو آتا ہی نہیں یا لائسنس کے بنا بالکل ہی گاڑی نہ چلائے گاڑی مطلب ہم چلاتے ہو ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے مررس ہے سائڈ مرس جو ہیں یا گاڑی کے مطلب جو بییک و مر ہے وہ بھی ہمیں پہلے دیکھنا چاہے کہ ٹھیک سے وہ سب کام کر رہے ہیں ان میں سے باقی سب دکھ رہا ہے کیا یا گاڑی فیول چیکنگ ہے وہ ہمیں چاہے یا باقی ڈاکومنٹس وہ بھی ہمارےاتھ ہونی چاہیے تاکہ ہم بھی کہیں پہ نہ پھسے گاڑی چلانے کے لیے ہماریے رہی ہے کہ ہم فزیکلی فٹ ہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم بیمار ہو سر میں درد ہو یا ہماری نیند پوری نہ ہوئی اور ہم گاڑی چلانے لگے اس سے کیا ہے کہ زیادہ خطرہ بڑ جاتا ہے ہماری بھی
ہاں بھائی جان آپ نے بہت ہی اچھی باتیں کی تو اسی کے س سا مطلب کہ سیف ڈرائیونگ کا سیف ڈرائیونگ کا پہلا اصول ہے کہ ہمیشہ ٹریفک قانون کی پابندی کی جائے ریڈ سگنل پر رکنے نا چاہیے گرین سگنل پر مطل کہ چلنا اور اسپیڈ لمٹ کا خیال رکھنا ہر مطلب کہ ہر ڈرائیور کی ذمہ داری ہوتی ہے تو یہ قانون کسی کو پریشان کرنے کے لیے نہیں بنائے جاتے ہمیں یہ بات کو سمجھنا ہوگا مطلب کہ بلکہ سب حفاظت کے لیے بنائے گئے ہیں سیف ڈرائیونگ کے دوران سے سیٹ بیلٹ ضروری پہن لگانا چاہیے اگر بائک چلا رہے ہیں تو ہیلمٹ پہننا بہت ہی ضروری ہے یہ چھوٹی سی جی مطلب کہ احتیاط کسی حادث کی سورت میں جان بچا سکتی ہے ہے نا تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم صرف قریب جا رہے ہیں اس لیے سیٹ بیلٹ یا ہیللمٹ کی کہ کون سی ضرورت ہو لیکن مطلب کہ حادثہ کبھی اور کہاں بھی کہیں بھی ہو سکتا ہے اور ہم تو نہیں جانتے نا کب ہوگا کیا ہوگا تو تو ڈرائیونگ کرتے وقت موبائل فونس کا استعمال بالکل نہیں کرنا چاہیے اگر کال یا میسج بہت ہی ضروری ہو تو پہلے گاڑی کو محفظ جگہ پر روک کر سیٹ مطلب کی باتیں کی کریں صرف چند سیکنڈس کی لاپرواہی کسی بڑے کسی دن کے کسی بڑے حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں ہے نا تو تیز رفتاری بھی حادثوں کی ایک بڑی وجہ ہے تو کچھ لوگ دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش میں بہت ہی تیز گاڑی چلاتے ہیں لیکن یاد رکھیں مطلب یاد رکھنا چاہیے کہ دیر سے پہنچنا بہتر ہے لیکن حادثے کا شکر ہونا نہیں آرام اور سکون سے ڈرائیونگ کرنا ہمیشہ بہتر ہوتا ہے نا بھائیک جان تو ڈرائیور کو کو ہمیشہ اپنی گاڑی کی حالات کا بھی خیال رکھنا چاہیے بریکس کو دیکھنا چاہیے وہ ٹھیک ہے ٹائرس کو دیکھنا چاہے ان کو مت کہیں پہ کچھ وائے لائٹس اور ہارن ٹھیک ہونی چاہیے اگر مطلب کہ گاڑ کی حالت اچھی ہوگی تو سفر بھی محفوظ ہوگا گاڑ کی وقت پر سروس کر مطلب کروانا بھی ضروری ہے میرے بائک
جی جیسے آ کہ رہے ہیں اب انسان کو اسپیڈ کنٹرول رکھنی چاہی ٹریفک رول کا فالو کرنا چاہے ایسی ہی انسان کو چاہیے کہ آان سے گاڑی چلائے دھیان نہ بٹکے جیسے کہ موبائل فون بالکل ہی یوز نہ کرے ڈرائیونگ کے دوران اگر فون آئے تو بالکل ہی فون کو ریسیو نہ کرے اگر بہت زیادہ مجبوری ہے تو آپ نے کہ تھا گاڑی کہیں پہ روکے بالکل ہی بات ہے ان سب کھڑی ہو تب کسی پہ بات کرنی چاہیے یہاں ملب اگر ہم چاہے جو میوزک کہتے ہیں اس کا والوم کم ہونا چاہیے چلو مان لو وہ ٹھیک ہے نہیں بولوں تاکہ آپ باہر کی آوازیں بھی سن سکے کوئی اگر ہارن ہو جا رہا ہے اس کی آواز سن سکے یا اگر ہم دیکھے تو اگر گاڑی میں آپ یہ سر کوئی کوئی پیسینجر بیٹھا ہے کوئی لوگ بیٹھے ہیں ان سے زیادہ بات کہ اس سے کیا ہوگا آپ کا دھیان بٹک جائے گا ایکسیڈنٹس کا خطرہ رہے گا اگر ہم دیکھیے تو تو دوسروں کی غلطی کے لیے انسان کو تیار رہنا چاہیے کوئی بھی کہیں بھی غلطی کر سکتا ہے اس لیے خود دھیان رکھنا چاہیے کہ میری طرف سے غلطی نہ ہو میری طرف سے کہیں ہو اگر ہم دیکھے تو مطلب کہیں روڈ پہ بلائڈ اسپاٹ ہو جاتے ہیں بہت سارے موڑ ایسے آ جاتے ہیں جس میں آگے دکھتا نہیں ہے ان موڈ کو ہر ہمیں چاہیے طریقے سے سکون سے بڑے اطمینان سے انسان کو گاڑی چلانی چاہیے اس ٹائم ہارم کس ی یا اگر ہم کہیں کبھی کوئی آپ کے ساتھ خدا نخواستہ حادثہ ہوا ہو کچھ ہوا وہ تو اس حادثے کے دوران خود گاڑی نہ چلائے بلکہ کسی اور کو گاڑی دے چلانے کے لیے کیونک وہ اس ٹائم آپ انسان خود مطلب اس میںق غصے میں ہوتے ہیں اس کے کیا ہوتا ہے کہ مطلب ایکسیڈینٹس کا بہت زیادہ خطر بڑھ جاتا ہے جی بھائی جان
بائی جیں
تو اگر ہم دیکے تو ہائی ونگ لائٹس جو ہے مطلب گاڑی کی وہ ہمیں نہیں لگانی چاہیے اس سے کیا کہ آگے والوں کو بھی خترم ہو جاتا ہے جی
تو بائی چان میرے بارش مطلب کہ بارش ہوتی ہے کبھی کبھار تو موسم خراب ہوتا ہے یا اندھیری رات میں ڈرائیونگ کر وقت اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے تو ایسی صورت میں رفت کم رکھے اور دوسری گاڑیاں سے مناسب فاصلے رکھیے مطلب کہ جلدی کرنا کے بجائے حفاظت کو اہمیت دینی چاہے ہمیں اس ائم تو یہ بہت ہی ضروری ہے اگر ڈرائیور نیند میں ہو یا بہت تھکا ہوا ہو اسے ڈرائیونگ نہیں کرنی چاہیے تھکان کی وجہ سے توجہ کا کم ہو جاتی ہے اور مطلب کہ ہیڈس کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اس لیے سفر سے پہلے آرام کرنا بہت ہی ضروری ہے نشے کی حالت میں ڈرائیونگ کرنا بہت خطرناک ہے اس سے ڈرائیور کے ذہن اور فاصلے کمزور ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں سیف مطلب کہ صرف ڈرائیونگ ہی نہیں بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی خطرے میں آ جانا مطل کہ ڈالنا ہے تو اس لیے کبھی نہیں کبھی نشے نہیں کرنی چاہے کیونکہ ڈرائیونگ ایسی مطلب کہ ایسی سگلیں اگر تھوڑا سا بھی غلطی ہو جائے تو مطلب کہ کہیں جانے ایک ساتھ ہی جا سکتی ہیں ہے نا تو ڈرائیور کی جان ہی نہیں بلکہ اس کے پیچھے جو پیسنجرس بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کی جان بھی اسی کے سر پہ ہوتی ہے اس ٹائپ تو کیا ہوتا ہے کہ یہ پیدل چلنے وال لوگوں کا بھی مطلب کہ ہمیں احترام کرنا چاہیے زیورا کراسنگ پر انہیں پہلے راستہ دینا چاہے روڈ سب مطلب کہ سب کے لیے ہے اسی لیے ہر شخص کو دوسروں کا خیال رکھنا چاہے تو جب وہ دوسروں کا خیال رکھ کا تو دوسرے خود ہی اس کا خیال رکھیں گے تو بچوں کو بی چھوٹی عمر سے ہی ٹریفک قانون کی تعلیم دینی چاہے جب بچے قانون سیکھیں سیکھتے ہیں تو وہ بڑے ہو کے ذمہ داری ذمہ دار ڈرائیور بنتے ہیں تو بچپن سے ہی جب وہ سیکھیں گے تو پھر تو ذمے ڈرائیور ڈرائیور بنیں گے ہی نہ کیوں نہیں بنیں گے تو گھر اور سکول دونوں کو اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے نا بھائی جان تو سیف ڈرائیونگ صرف اپنی حفاظت کا نام نہیں بلکہ دوسروں کی زندگی کی بھی حفاظت بھی ہے تو ایک ذمہ دار ڈرائیور ہمیشہ صبر اور شرافت اور ان مطلب کہ احتیاط سےی گاڑی چلاتا ہے وہ کبھی گغصے سے میں یا مطلب کہ جلدی میں فیصلے نہیں کرتا
جی بھائی جان اگر آپ آج کے زمانے میں دیکھیں تو مطلب آج کل جو بڑھتی گرمی ہے انسان کیا ہے کہ گھومنے مطلب کہیں دور پکنک اسپاٹس پہ کسی گھر والے کے ساتھ جاتا ہے انسان کو چاہیے کہ اگر آپ اپنی گاڑی میں جائیں تو ایک اور بندے کو ساتھ لے جو گاڑی چلانا جسے آتا ہو اچھے طریقے سے تو کیا ہے نا کہ لمبے سفر میں انسان کو چاہیے بیچ بیچ میں ایک ایک گھنٹے کے بعد مطلب اپنی شفٹ کر چاہے وہ گاڑی چلے گا انسان کو ایسی مطلب تھاک کرنے کا ایک مطلب ایک ٹائم ملے گ انسان کو مطلب اپنا دھیان رکھنا چاہیے انسان کو اگر ار درد ہوگا گھڑی چلاتے ہیں تو اس میں بھی ایک مطلب روک تھام تھوڑی سی لگ جاتی ہے اس سے کیا ہے کہ ایکسیڈس کا بہت خطرہ کم ہو جا ہے اگر ہم دیکھے تو مطلب ہائی ویز پہ جاتے ہیں یا کہیں راستے پہ جاتے ہیں تو اگر ایمبولینس آ رہی ہو پیھے سے انسان کو چاہیے کہ ایمبولینس کو سائڈ دے کیونکہ وہ ایک
ہاں بھائی چان
کے دوران ان کو چاہیے یہاں اگر مطلب آپ ابھی ڈرائیو نہیں کرنا چاہے انسان کو نہیں چاہیے کہ اگر اپ نے نشہ کیا ہو پھر گاڑی چلائے یہ گلط بات ہے یااں ہم دیکھے تو کبھی کبھیولے ہیں بیچ راستے میں انسان کو چاہے کہ سکول جن میں مطلب دھیرے سے بہت اسپیڈ لمٹ
تو آپ نے بہت ہی اچھی باتیں کی میں بالکل سہمت ہوں آپ کی باتوں سے تو اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے میرے بھائی تو یہ میں آپ کو بولنا چاہتا تھا کہ ہمارے گھر والے ہمارا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اسی لیے ہمیں سفر کو محفوظ محفوظ بنانا چاہے صرف کچھ مطلب کہ قانون کی پابندی کر کے ہمیں مطلب کہ بہت سے حادثوں کو روک سکتے ہیں تو آخر میں میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ محفوظ ڈرائیونگ ہر شخص کی ذمہ داری ہے اگر ہم ٹریفک قانون کی پابندی کریں تو سیٹ بیلٹ اور ہیللمٹ کا استعمال کریں موبائل فون سے دور رہے تیز رفتاری سے بچے اور مطلب کہ صبر سے گاڑی چلائے تو ہمارے راستے بھی محفوظ ہوں گے اور ہمارا مطلب کہ معاشرہ بھی محفوظ رہے گا تو اسی کے ساتھ ساتھ آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا اپنا خیال رکے گا اللہ‌ حافظ